السلام علیکم
وعلیکم السلام
اور کیسی ہے آپ
ٹھیک ہیں اپ کیسے ہیں
میں ٹھیک ہوں انشاءاللہ اور بتائیے
اور سب خیریت
جی جی خیریت ہے اور
اور کھانا میرے گھر میں سب ٹھیک ہے سب اچھے ہیں
جو
اور اپ کا کھانا ہو گیا
جی جی ہو گیا ہمارا کھانا ہیلو
اچھا اور بتائیے جی اواز ارہی ہے جی جی ا رہی ہے
جی ہمارا کھانا ہو گیا ہے اپ کا ہو گیا
جی جی میرا بھی ہو گیا الحمدللہ اچھے سے ہو گیا
اور کیا کر رہی ہیں اپ
کچھ نہیں بس لیٹے تھے پاپا کو دوا دی ہے ممی کا میرا انتقال ہو گیا ہے پاپا پیرالائزڈ ہیں تو وہ ان کو دوا بدلہ دلاکے کے سلا دیے ہیں
اچھا
ہوں
دعا کروں گا اللہ سے ٹھیک ہو جائے گا اور اپ کی امی کے لیے بھی دعا کروں گا ان کو جنت نصیب نصیب فرمائے
جی جی ضرور
اور اپ نماز پڑھا کر یہ نماز پڑھنے سے کہنا گھر کی بلائیں دور ہوتی ہیں اور فرشتے اتے ہیں اچھے اچھے
جی
رو جی روٹی میں جی
جی اپ کیا بول رہے ہیں جی اپ کیا بول رہے ہیں
روزی روٹی میں برکت عطا ہوتی ہے اور بھی بہت چیزیں ہوتی ہیں نماز پڑھنے سے
ہوں اور بتائیے اپ میں کیا بتاؤں اپ بھی بتائیے اور کیسا ویدر ہے
ہمارے یہاں کا بہت اچھا ویدر ہے ماشاءاللہ جو پانی بارش ہوئی ہے
اچھا ماشاءاللہ یہاں بھی بہت بارش ہوئی یہاں اج
کہاں پہ رہتی ہیں اپ
میں تو یہیں رہتی ہوں
اچھا اور وہاں کا کیسا ویدر ہے
اچھا ہے ابھی تو صبح بہت دھوپ تھی لیکن
اچھا
اللہ کی رحمت برسی ہے شام کو
اچھا اور نماز پڑھتی ہیں اپ
جی پڑھتی ہوں اپ پڑھتے ہیں
جی جی میری عشاء کی چھوٹ گئی تھی
اچھا
کوشش کروں گا کل سے نہ چھوٹے اللہ ہمیں معاف کرے
اللہ کو یاد کریے اللہ سب پورا کرے گا آپ کا
جی ضرور بے شک بے شک ہم سب کو نماز پڑھنا چاہیے تعلیم سیکھنی چاہیے قرآن پڑھنا چاہیے سب کچھ پڑھنا چاہیے ہم ہمارے کاموں میں برکت عطا ہوگی
انشاء اللہ
تو ہم سب کو نماز پڑھنا چاہیے اور اور بھی لوگوں کو بتانا چاہیے نماز کے طریقے بتانا چاہیے
نماز پڑھنے کے لیے بولنا چاہیے آج کی دنیا ایسی ہے نا کہ نماز دیکھتے ہوگی محرم محرم میں جلوس نکلتا ہے پر مسجد میں کوئی نہیں رہتا پوری مسجد خالی رہتی ہے تو ہم سب کو کو زیادہ سے زیادہ کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ہم سب کو نماز پڑھنا چاہیے یہ سب کاموں کو چھوڑ کے ہمیں نماز مسجد کے مسجد جانا چاہیے نماز کے لیے پر آج کل پر آج کل کیا فیشن ہو گیا ہے کہ اذان ہو رہی ہے ادھر ناچ گانا ہو رہا ہے
ہاں یہ دنیا کری دین سے بہت دور دین سے بہت دور ہو گئے ہیں لوگ آج کے ڈیٹ میں
جی ہم سب کو گناہوں سے بچنا چاہیے اچھے اعمال کرنا چاہیے ہمارے نبی کہتے تھے نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز پڑھنے سے سب سب چیز سب چیز دور ہو جاتی ہے سبھی دقتیں دور ہوتی ہیں
صحیح بول رہے ہیں نماز اللہ پاک سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے
بے شک اور آپ بتائیے کیا کر رہی ہیں
میں بس لیٹی تھی پاپا کو دوا دے کے بیٹھی ہے ابھی
اور آپ کی شادی وادی ہو گئی
ہاں میری شادی ہو گئی
اچھا سبحان اللہ کتنی اچھی بات ہے اور آپ کے بچے بھی بچے کتنے ہیں
میرے بچے ابھی نہیں ہیں
ابھی نہیں ہے بچے آپ کے اور آپ کے ہسبینڈ کیا کرتے ہیں
میرے ہسبینڈ پتہ نہیں
ج نہیں پتا آپ کو
نہیں
کیوں کچھ کام تو کرتے ہوں گے نا آپ کو نہیں بتاتے
کرانے کی دکان ہے میرے ہسبینڈ کی کیا بتائے
ماشاء اللہ کتنی اچھی بات ہے کرانے کی دکان آج کے ریٹ میں کتنا چلتی ہے اللہ چاہے گا تو اور وہ اور وہ چلے گی اللہ سے دعا کریے یہ ہمارے دھندے کو بڑھیں
بے شک اللہ ہی دینے والا ہے
جی تو اس میں کوئی شرمانے والی بات نہیں ہے اس میں کوئی شرمانے والی بات نہیں ہے کہ آپ شرما گئے ہو اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے
صحیح بول رہے ہیں آپ اور آپ
جی میں میری آفس ہے
جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ کہاں ہے آپ کی آفس
ہماری آفس ہے کھننا چورا ہے اسٹیٹ بینک کے سامنے
اچھا اچھا کیا کرتے ہیں آپ اپنے آفس میں ماشاء اللہ
میرے پتا میرے ابو کرتے ہیں ولڈنگ کا کام اور میرے میرے بڑے ابو بڑے ابو کی دکان ہے
تو انہیں وہیں رہتے ہیں ہم بھی اور فوٹو کاپی فوٹو کاپی وہاں کلیکٹیٹ ہے نا تو وہاں سب کچھ ہوتا ہے تو
ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ تو پھر آپ کی دکان تو بہت اچھی چلتی ہوگی پھر
جی جی ماشاء اللہ خدا کا کرم ہے کہ ہمارے یہاں بہت اچھی چلتی ہے اور ان شاء اللہ آگے بھی چلے گی
ضرور ضرور
اور ہمارے بھائی ہیں ایک ایک بھائی ہیں ان کے لیے دعا کریے گا کہ ان کو بری عادتوں سے بچائیں تھوڑا ہمارے بھائی تھوڑا ڈرنک ک کرتے ہیں تو تم کو بری عادتوں سے بچائیں دعا کریے گا نمازی پانچ وقت تک کے بنائے اور ان کی شادی جلدی سے سے ہو جائے دعا کا ضرور کریے گا
ہوں بے شک بے شک ضرور اللہ نے چاہو تو بہت جلد ہوگی اللہ کے گھر میں دیرے اندر نہیں اللہ بے شک کرنے والا ہے
بے شک
اور آپ بتائیے کھانے میں کیا کھائے تھے آج
آج ہمارے یہاں کھانے بنا تھا مٹن امی کو ہمے بہت پسند تھا جی جی ہمارے امی کو پسند تھا تو ہم نے سوچا آج بھی آئے
ہوں ماشاء اللہ ماشاء اللہ تو ممی خوش ہو گئی ہوں گی آپ کی
جی ہماری امی آج بہت خوش ہیں کھائی ہیں چار پانچ پیس کیا آ ش تھوڑا بہت کھا لیتی ہیں
اچھا اچھا اور آپ کے ابو کیسے ہیں
ابو ہمارئے ٹھیک ہیں پر ان کی ابھی تھوڑے علاج چل رہا ہے تو وہ جا رہے ہیں ابھی تھوڑا باہر سفر میں
دکھوانے تو ان کے لیے بھی دعا کروں گا کہ ٹھیک ہو جائےیں آپ بھی کریے گا
بے شک بے شک کروں گی دعا اللہ ہوں وہ بیماری میں شفا آتا فرمائے
بے شک اور آپ کے بچے کیا کرتے ہیں آپ کے بچے تو ہیں نہیں سوری
میرے بچے نہیں ہیں
بھائی بہن ہے
ہاں ہاں ماشاء اللہ میری ایک بہن ہے ماشاء اللہ میرے دو بھائی ہیں ایک بڑا بھائی ایک چھوٹا بھائی ہے ابھی تو ممی کا انتقال ہو گیا تھا ڈیڑھ سال پہلے اور پ پاپا ہے ابو ہیں تو ان کی توج دس سال سے وہ پیرالائزڈ ہے وہ بستری پہ رہتے ہیں
اللہ ان کو اچھا کر دیں گے کوئی دقت نہیں ہے
ہو گیا سب اللہ اللہ بےشک کرنے والا ہے اللہ جو چاہے وہ کرے اپنے بندوں کے ساتھ اللہ کی امانت ہے اللہ چاہے جیسے کرے اپنے بندوں کے ساتھ بس اللہ پاک صبر اور ہمت بہت دی
جی بے شک ضرور دے گا اور بتائیے آپ کے گھر میں کیسے ہیں سب ٹھیک ہیں
ہاں ہاں ماشاء اللہ سب صحیح ہے سب اچھے ہیں سب آرام کر رہے ہیں اپنے اپنے روم میں سب کا کھانا پانی ہو گیا سب اپنے اپنے روم میں سو رہے
ماشاء اللہ
اور بتائیے جی جی ہمارے امی ابو سو ہو گئے ہیں ہم جگ رہے ہیں
اچھا آپ کب سوئیں گے
ہم بس آپ کا فون کٹنے کے بعد سو جاؤں گا
اچھا اچھا
آفس کا کام کر رہا تھا
اچھا
جی
اچھا
چلیے آپ سے ہم نے بات کر کے بہت اچھا لگا
جی
خدا حافظ السلام علیکم
وعلیکم السلام اللہ حافظ اللہ حافظ